ہاں جی بھائی ٹھیک ہو ہاں ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو
بس بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کا ٹاپک کیا رہنے والا بھ جان
جی آج کا ٹاپک ہے نا وہ فضا کی آلودگی رہے گا ٹھیک ہے
جی بھائی جان
ہاں ہاں جو فضا آلودگی کا مطلب ہوتا ہے نا
جی بھ
وہ ہوا میں نقصان دہ گیسوں کا ہوتا ہے کہ نہیں
جی بھائی جان
ہاں جو گرد وغیرہ اور
اس
کیمیکل کا مل جانا اس سے دوا ہوا بنتا ہے نا اور جب ہا صاف نہ ہو تو اسے تو ہم کہیں گے نا کہ فضا آ ہوگا کہتے ہیں اسی کو ہاں اور اس میں بہت سارے ہے نا وہ جو بات ہوتے ہیں ہاں جس میں گاڑیوں کا دھواں آتا ہے لیکن جیسے گاڑیاں چلتی ہے ہے کہ نہیں وہ بہت ہی گیسز چھوٹتی ہے وہاں سے
جی بھائی جان
جو فیکٹری کا دھواں ہوتا ہے
ہے جی جی
چمنی سے زہریلا دا نکلتا ہے کہ نہیں ہاں جیسے میں نے ابھی بولا تھا گاڑیوں کا اس میں ہم پیٹرول ڈالتے ہیں نا گڑیوں میں ہ اسی سے وہ گیسز نکلتی ہے کیونکہ جب وہ جلتا ہے نا اندر سے اس سے پھر آپ کو سمجھ آیا ہاں اور جنگلات کی کٹائی درخت جب کم ہوتے ہے آکسیجن کم ہوتا ہے کہ نہیں اور آلودگی زیادہ ہوتی ہے ہے کہ نہیں جیسے کہ کچرا جلانا پلاسٹک ہے نا
جی ب جی
پتلے جلانے سے زیادہ دھوا نکلتا ہے ہے کیا نہیں
جی ب جیں
جیسے کہ پٹاخے دیوالی میں ہم کتنے پٹا کےے پھوڑ دیں
جی بھائی جان
ہاں کتنے پٹاخے بہت سارے پٹاخے پھڑتے ان سے جو دعا نکلتا ہے کہ نہیں جیسے کہ عید ہوتی ہے اس تہوار پہ بھی پٹاخے جلائے جاتے ہیں ہے کہ نہیں
جی بھ جان جی
پررب ہاں بہت ہی سارے ہے کہ نہیں پٹاخے چلاتے ہیں ہاں اس سے ہمارے اوپر جو ہے نا بھوج ہی بڑا دوا پڑتا ہے جس میں انسان کو سب سے زیادہ سانس کی بیماریاں ہوتی ہے
جی میںی جی جی وھ جان جی بھائی آپ کو میں بتا دوں جو آپ نے بولا کہ فضا اور ہوا پہ ہم بات کریں گے صفا ہوتی ن بسن مطلب درخت لگان درخت لگانے ضروری ہے درخت درخت ہوا کو ب صاف صاف کر ہے صاف کرتے ہیں اور اور وہ ہمیں مطلب آکسیجن دیتے ہیں نا بھجن اور پانی جو ہے پانی کو پانی کی جو پانی کی حفاظت کرنی چاہیے پانی زندگی ہے پانی ایک زندگی ہے انسان کی چاہے نل بند کر کے کہ پانی پانی زضیاہ نہیں ا مطلب پانی ضاع نہیں کرنا چاہیے اور ندیوں اور سمندروں کو گندا نہیں کرنا چاہیے
ہاں یہ تو آپ بھی
اور کچرا کام کاری جو ہوتا ہے بجن پلاسٹک پلاسٹک کا استعمال کم کرے
ج
جی بھائی جان
اس سے ہمارا جو یہ ہوتے ہیں نا درخت ان کے اتی کالے ہو جاتے ہیں ہ فوٹو سنسس ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے کہ نہیں جس سے پیڑ جو ہے اپنے لیے ہی خود خوراک جمع کرتا ہے اور وہی کھاتا ہے
جی جی
لیکن اور موسم ہے نا وہ بہت ہی زیادہ واروم رہتا ہے لیک نہیں
جی بلییں
تیزاب کی بارش ہوتی ہے
جی جی بھائی جان جی میں نے کچرے کی ہم بات کیا ہمارے ماں کچرا بھی آتا ہے کچرے کے کام کچرے دیکھتے ہیں جو وجہ پلاسٹک کا استعمال کم کرنا چاہیے ہمیں کذرا جو کچرا ہوتا ہے کچرے کو ریسائکل کرنا ہوتا ہے بائی جان کچرا اور کچرا اور سوکھا کچرا ہوتا ہے نا بجن کو الگ رکھنا چاہیے اور درخت اور جنگل کے کے بارے میں جو درخ جنگل جنگل ہوتے نا بھجن جنگل کاٹن کاٹنا مطلب انوارمنٹ کے لئے بہت نقصانات دیتے ہے بھائی جن ہے نا
اور کہ لیےا
جی وہی با تو زیادہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے ہمیں اور
ہاں
بجلی کے بجلی کا استعمال بجلی کا استعمال ہم لائٹ ا پنکھے اور ایسی ضرورت پر ہی ا چلانی چاہیے ہے نا بھائی جان
ہاں ہاں اور جو میں یہ بول رہا ہوں نا کہ اس سے بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو تاج محل جو ہے
جی بھائی
کہ نہیں وہ سنگ مرمر ہے نا وہ پیلا ہو گیا ہے صرف کس کی وجہ سے دئے کی وجہ سے ہے کہ نہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنا ہے کہ نہیں
جی جی بالکل اور بھائیجان میں کر رہا تھا بس بجلی کی جو سولر انرجی ہوتی ہے نا بھجان جیسے کہ صافب مطلب وہاں سے ہمیں آتا ہے سورس استعمال کرنا چاہیے بھائی جان اور جو مطلب ہوا کی آلودگی ہے پولوشن جسے ہم بولتے ہیں ہ آ کو گندا نہیں کا جو گاڑیوں فیکٹری اور ا دھواں دواں سے ہوتا ہے نا مطلب گ گاڑیوں سے دھواں نکل ہے نا بھجن جتنا ہو سکے مطلب جو گورنمنٹ نے وہ گورنمنٹ نے وہ بچز آج چوٹی بجان وہی اگر یوز کریں گے مطلب جانوروں کی حفاظت مطلب ہم کیونکہ
ہاں یہ سب تو یہ سب تو بچا بچاؤ کے طریقے ہے اس میں ہمیں سب سے زیادہ چاہیے کہ درت تو لگانی چاہیے کہ نہیں
جی بجن جی
ہاں ایک درخ کا جو ہے نا وہ ایک سال میں لگ بھگ سو کے جی کا ہو جاتا ہے
جی بھائی جان
وہ جو ہے نا اولودگی جذب کرتا ہے یک نہیں اور جو گاڑیاں ہیں نا وہ کم
جی میں ج اور جو جنگلوں کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے ہر جانور جانور نیچر کے حساب ح اسے مطلب
ہوں
حصہ ہے اور ان کے ان کے ان کے شکر نے ان کے مطلب شکر مطلب ان کے جو مطلب جنگل ہوتے ہیں وہ انہیں کا مطب ان کا گھر ہوتا ہے بازان اور ان کے ان اور ان کے رہنے کے لیے جنگل کو محفوظ رکھنا چاہیے ہمیں
ہاں یہ تو سب سے بڑی بات کہی اور جو میں یہ بول رہا تھا نا کہ اسے اس میں ہمیں آتا ہے کہ بجلی کے لیے سولر پینل لگائے ہےیک نہیں
جی بھ جان
ہاں کچرا نہ جلائے کوڑے دان میں ڈالے ہے کہ نہیں
ہوں
کیونکہ ہم جب کچرا جلاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ دعا نکلتا ہے
ہے کہ نہیں
جی میں ج
ہاں ہاں اور درخت لگے سانس بچاؤ یکن نہیں صاف ہا صحت مند کل ہے کہ نہیں میں کل کا بھی سوچنا چاہیے جیسے کہ ہمیں پتاہ ہے کہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے کیونک جو آنے والی ہے نا کیونکہ ہمیں اس کا خاص کر خیال رکھنا چاہیے ہمیں یہ سب ہے نا یہ بند کرنا چاہیے جیسے کہ ہم پلاسٹک جو تھیلی ہوتی ہے اس کو اس کا یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ جو ہے نا جلدی سے خراب نہیں ہوتی ہیں زمین میں اگر ہم ڈالی گئے ن جس زمین میں ہم وہ ڈالی گ وہ زمین بنجر بن جاتا ہے
جی جی وی ج اور ہوتا ہے ب ہوتا ہے کیا جو جو ہمارا مطلب کلائمیٹ ہوتا ہے نا موسم ہوتا ہے اس زمین کا اگر ٹیمپریچر دیکھا جائے وہ بڑھ رہا ہے اس کا اس کی وجہ فیکٹری کی فیکٹری کی ہاں فیکٹری کی د وہ جو ہوتا ہے نا دھواں ہوتا ہے نا بھ جان ہ گریان کے مطلب دعوا اور جنگل کاٹنے کاٹنا ہے اس سے ا سب مطلب
ہاں یہ تو ہے کہ جیسے ہم جنگل کاٹتے اس سے وہ دعا ہےئے نا وہ زیادہ نقصان د ہوتا ہے کیونکہ وہ جنگل ہے نا وہ پیڑ پودے وہ ہوا کو اپنی آپ م لیتے پھر بن ڈائی آکسائڈ لیتے پھر وہاں سے آکسیجن چھوڑتے جس کی وجہ سے ہیں نا اس کی وجہ سے یہ جو ہوا ہے وہ صاف ہو جاتا لیکن جب ہم دارخت کاٹیں گے تو دارخت نہیں رہیں گے پھر پھر تو ہم بیمار ہو جائیں گے نا پھر جو ہوا ہوگا وہ تو گندا ہی ہوگا نا ہاں ٹھیک ہے آپ سے مل کر بڑھیا لگا ٹھیک ہے بھائی جان
بہت اچھا لگا
ہاں ٹھیکچ